ہیلو ہیلو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی فرمائیں
آپ کے یہاں امی ابو سب خیريت
جی الحمد للہ آپ کے یہاں سب خیریت
ہاں جی ہمارے یہاں سب خہیریت ہیں اور سنائیے کھانا وانا ہو گیا آپ کا
جی جی ابھی بس کھا پی کر سارے کاموں سے فارغ ہو کر بیٹھی ہوں آپ نے کھایا پیا
ہاں جی ہم نے بھی ابھی کھا کر فری ہوئے ہیں چسٹ ابھی کھایا ہے
اچھا اور بتائیے اور سب خیریت ہے گھر پر آپ کی وائف آپ
ہاں جی اللہ کا شکر ہے ہمارے یہاں فی الحال تو سب خیریت ہیں
ماشاء اللہ
ہاں تو آج ہم تعلیم کے بارے میں اب ہم بات چیت کریں گے کیونکہ تعلیم ہونا تعلیم ہونا ہمارے جیون کے لیے بہت ہی مہت مہتپورن ہو گیا ہے کیونکہ تعلیم کے بغیر کچھ نہیں ہمارے جیون میں ویسے بھی آپ نے دیکھا ہوگا
جی جی بے شک دیکھیے ماں اگر گھر کے گارجین اچھے ہیں تو وہاں کا کلر سر اچھا ہوگا وہ بچوں بھی اچھا سر آئے گا تو اپن کو کیا چاہیے اپن کے کام کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں پر دھیان دینا چاہیے اور اچھے سے اچھے ان کو علم دینا چاہیے نماز کا طریقہ اور پلس قرآن پڑھنے کے لیے بھیجنا چاہیے تاکہ ان کو صحیح ایج میں سب چیزیں آنے لگ جاے تاکہ آنے والی جو نسلیں ہیں وہ بہت بہترین ہو
جی آپ نے بالکل صحیح فرمایا ویسے بھی دیکھا جائے نا کہ تعلیم اتنی ضروری ہوگی ہمارے جیون کے لیے جب جب ہمارے پاس اچھی تعلیم ہوگی ہمارے امی ابو اچھی طرح ہمارا اچھی طرح وکاس کر سکیں گے کیونکہ دیکھا ہوگا ہم نے جب ہمارے امی ابو کے پاس اچھی تعلیم ہوگی تو اچھی طرح سے بولنا اچھی طرح سے بولنا نہ سکھائیں گے بڑوں کے ساتھ کس طرح بولنا ہے کس طرح سے بات کرنی ہے وہ اور اچھے اچھے مدرسوں میں بھی پڑھانے کے لیے بھیج دیںگے گے اور عبادت وغیرہ بھی ٹائم پر کرائیں گے وہ
جی جی
ہاں جی
ہ انسان کو اپنے لیے بھی ٹائم نکالنا چاہیے نماز تاکہ پڑھیں دیکھیے آپ دنیا کی کہیں بھی کچھ بھی کر لیجیے لیکن جو نماز میں سکون ہے وہ کب سکون نہیں ہے
جی آپ نے بالکل صحیح فرمایا یہ بات تو آپ نے بالکل صحیح کہا ویسے بھی دیکھا جائے نا جو نماز وغیرہ ہم پڑھ کر آتے ہیں تو ہمارا من کتنا شدھ ہو جاتا ہے اور ہمارا دن پورا اچھا نکلتا ہے
جی جی
پازیٹیو تھنکنگ بھی آتی ہے یہ نہیں ہے جب نماز وغیرہ کریں گے تو ہماری سوچ بہت اچھی ہو جائے گی اور سکاراتمک وچار آئیں گے ہمارے
جی جی جی بے شک نماز سے سکون ہے آنے والا کل سب کچھ بہترین بنتا ہے آپ پڑھیں اور علم میں آپ کو ہے تو آپ آگے دوسروں کو بھی بتائیے اس سے آپ کو ثواب بھی ملے گا پلس کیا ہے اس کی نیکیاں آپ فرشتے لکھیں گے اور اس کے بدلے آپ کو اللہ پاک غائب سے مدد کریں گے آپ کی تاکہ آپ کی لائف میں کوئی جو پرابلمس ہے وہ سولف ہو
ہاں جی آپ نے بالکل صحیح فرمایا ویسے بھی دیکھا جائے نا تو آج کا دور کیا ہے کہ کہ ڈیجیٹل دور ہو گیا ہے تو سرا کار تعلیم اس کے پاس ایسی تعلیم ہوگی تو اپنا وکاس بھی اچھی طرح سے کر پائے گا ویسے بھی تعلیم ضروری ہوگئی ہے جیسے کہ ہمیں کہیں جانا اور ریلوے اسٹیشن وغیرہ ٹکٹ وغیرہ لینی ہو جب ہمارے پاس بالکل تعلیم ہی نہیں ہوگی تو ہم نہ تو کسی سے پوچھیں گے کیا پتا کسی نے غلط بتا دیا
جی وہی تو اور کیا
وہ یہ نا کہ تعلیم غلط بتا دیا تو ہم غلط استان پر پہنچ جائیں گے جب ہمارے پاس اچھی تعلیم ہوگی جب ہم اچھے سمجھدار اور اچھی تعلیم ہوگی تو ہمیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ہم خود آن لائن بھی بک کر سکتے ہیں اور ویسے بھی دیکھا جائے نا تو جیسے ہمیں کہیں پہنچھنا ہو جانا ہو تو ہم کسی دوسرے سے پوچھتے ہیں تو کبھی کبھی کیا آئے گا غلط لوگ ہمیں غلط راستہ بتا دیتے ہیں کیونکہ ہمیں تعلیم وغیرہ نہیں آتی ہے پھر بھی ہم کسی سے پوچھ لیتے تو آج کے دور میں کیا ہے کہ ڈیجیٹل ہو گیا ہے پورا لوکیشن ڈالو اور وہاں پر پہنچا دیتے ہیں تال م تو
جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے بالکل اس لیے انسان کو اچھے علم لینا چاہیے اور تنا ہو سکے کام سے فری ہو ویسے تو نماز کے لیے تو ٹائم نکالنا ہی
ہاں جی آپ نے بالکل صحیح فرمایا ویسے بھی دیکھا جائے نا تو ہمیں تعلیم جو آج کے دور میں کیا ہے کہ لوگ ہر ایک انسان کو بیوقوف بناتے جا رہے ہیں تو جس کے پاس اچھی ہوگی تو وہ کیا ہے کہ جیسے اسے کچھ خریدنا ہو پرائز وغیرہ دیکھ گئی ہو تو وہ خود دیکھ کر اور کچھ ڈیٹ وغیرہ ایکسپائری ڈیٹ تو نہیں ہو گئی اسے سب کو دیکھ کر تب لے گا اور جس کے پاس اچھی تعلیم ہی نہیں ہوگی تو وہ کیا ڈیٹ دیکھے گا اور جب وہ سامنے والا بندہ بھی اسے خراب چیز دے سکتا ہے اور مہنگی بھی دے سکتا ہے
ہلو
جی جی جی
اور ویسے بھی دیکھا ہوگا کہ بڑے بزرگ لوگ ہم سے بولتے ہیں کہ ہمارے امی ابو یا ان سے بڑے ہوتے ہیں وہ بولتے ہیں کہ آج کے دور میں جس بندے کے پاس اچھی تعلیم ہو میں لیسکو وہ پیسے والا نہ ہو پھر بھی وہ اپنے بچوں کا اچھی طرح سے وکاس کر سکتا ہے اور ایک بندہ ایسا ہو جس کے پاس بہت سارا پیسہ پیسہ ہو اور اس کے پاس اچھی تعلیم نہ ہو تو وہ نہ تو اپنے ب وہ وہی کیا ہے نا وہ نہ تو اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دے پائے گا نہ تو اچھے اچھے مدرسوں میں پڑھانے کے لیے بھیج پائے گا
جی بالکل صحیح آپ نے دیکھی یہ انسان یہ سوچنا کی پیسے سے ہی سب کچھ ہے تو یہ لوگ مط لب پیسہ ایسا نہیں پیسے ہر جگہ کام نہیں آتا ہے
ہاں یہ بات
سکون کے لیے آپ پہلے یہ بتائیے سکون کے لیے کیا پیسہ کام آ سکتا ہے
نہیں بالکل نہیں اور ویسے بھی س دیکھ ا جائے نا تو آج کے دور میں کیا ہے کہ جو بولنے کا لہجہ ہوتا ہے نا بچوں کے اندر جو ہہت ضروری ہے کیونکہ ہ آج کے دور میں کیا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا وہ کیا ہے کہ امی ابو پہلے تو خوشی خوشی میں اس کو غلط ورڈس سکھا دیتے ہیں کہ اس سے یہ بولو اس سے وہ بولو بعد میں جب ان سے بولتے ہیں یا کہیں باہر جاتے ہیں تب پتہ چلتا ہے یہ کچھ نہیں یہ کس کا والد ہے یا یہ کس کا لڑکا ہے تب پتا چلتا ہے کہ ہاں ہاں ان کی ممی نے یہ سکھایا ہے یا ابو نے یہ سکھایا ہے تب پرورش پر بات آتی ہے
جی جی باکل ویسے نہ نہیں جاتے نا پلے بچوں کو اچھی علم دینا چاہیے ان کو اچھی باتیں بتانا چاہیے اگر گھر کا م کلچر اچھا ہے ماں باپ امی ابو آپ کی اچھی ا علم لے رہے ہیں بچوں کو دے رہے ہیں تو وہ آپ کا ہی فائدہ ہے اس میں آپ کہیں جائیں گے تو اس میں آپ کی تعریف ہوگی آپ کے ماں باپ کی
اور ویسے بھی
جی
ہاں جی صحیح فرمایا آپ نے اور ویسے بھی دیکھا جائے نا تو آج کا دور کیا ہے کی جب جس بندے کے پاس اچھی تعلیم ہوگی تو ڈیجیٹل دور ہے وہ نہ تو اسے کسی کسی کے پاس جانا پڑے گا نہ کسی سے پوچھنا پڑے گا اپنے آپ خود کام کر سکتا اور
اچھی تعلیم ہی اسے آگے کی اور لے جا سکتی ہے
صحیح فرمائے آپ نے یسپ ہی بتائیں آپ کے امی ابو سب خیریت ہیں
ہاں جی ہمارے امی ابو اللہ کا شکر ہے سب خیریت تا ہوں ویسے بھی دیکھا جائے نا جس کے پاس اچ اچھی تعلیم ہوتی ہے تو وہ ویسے بھی بولتے ہیں وہ نیکی کرتا ہے اور جس کے پاس جس کے پاس تعلیم ہی نہیں ہوگی تو دوسروں کا دکھ درد کیا سمجھے گا وہ
بالکل نہیں سمجھے گے دیکھیے اب وہی ہے کئی جگہ اپن کہہ رہے ہیں نماز قرآن یہ اپن اللہ کے راہ پہ قرآن پڑھیں گے اس سے اچھی اپن کو تعلیم ملے گی تو اپنے آپ دل میں کون اچھی باتیں نکلے گی جو سامنے والے کا دل خوش ہوگا کہ یار دیکھو وہ انسان اس سے کتنے اچھے تہذیب سے بات کر رہا ہے تو محبت بڑھے گی تو اب اپن کو علم اس کے ساتھ ساتھ اچھے اخلاق رکھنے چاہیے اچھے محبت سے رہنا چاہیے ایک دوسرے کی ہیلپ کرنا چاہیے
فرمایا ویسے بھی دیکھا جائے نا ہمارے اللہ تعالی یہ بولتے ہیں کہ ہم جس کے ساتھ نیکی کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے کسی دن ہمارے ساتھ بھی نیکی ہوگی
آپ اگر کسی کے ساتھ نیکی کریں گے اس کا بدلا یہ سوچے رہے کیا ہی ہوتا تو آپ پہنچ گۓ آپ سے الله مدد کرے گا
اچانک ہی نیکی ہوتی ہے جیسے میں نے کسی راہ چلتے والے آدمی کو کچھ کھانے کے لیے یا اس کے پاس کھانے کے لیے یا ٹکٹ کے لیے پیسے نہیں اس کو دیے تو وہ نیکی میں آتا ہے یا کوئی بھوکا ہے اسے کھانا کھلایا وه نیکی میں آتا ہے آج آج کے دور میں ایسا کرنا چاہیے اس سے کیا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہمارے ساتھ بھی کبھی کبھی ہم مصیبت میں پھنس جاتے ہیں تو اللہ تعالی ہماری بھی مدد کرتا ہے
پھر آپ کو وہی نیکیاں آپ کو کام آئے گے اس لیے انسان کونیکیاں بھی کرنا چاہیے اچھے اخلاق رکھنا چاہیے اپنے جہاں آپ رہتے وہاں ہیلپ کرنا چاہیے اپنے رشتے داروں کی ہر ایک چیز میں کیا آئے گی یہ سب کرنے سے آج غیب سے آپ کو اللہ پاک آ راستے بنائیں گے آپ کے لیے آسان
ہاں جی آپ نے بالکل صحیح فرمایا میں آپ سے ابت گفتگو کر کے بہت اچھا لگا ہمیں اللہ تعالی سے یہی دعا کرتے ہیں کہ آپ سے دوبارہ بات ہوں خدا حافظ
جی اللہ حافظ